وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہیں
ہاں شکر اللہ صاحب آپ ٹھیک ہے
الحمد للہ
گھر میں سب ٹھیک ہے
شکر اللہ کا آپ سنائیے
آپ کو پتا ہے میں اکثر سوچتی ہوں کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے تاکہ ہمارے درمیان ہمیشہ محبت اعتماد سکون اور خوشی قائم رہے گی کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ کبھی کبھی صرف بات کرنے کے غلط انداز یا بے احتیادی کی وجہ سے بھی دل دکھ جاتے ہیں اور اچھے تعلقات کمزور ہونے لگتے ہیں
بالکل صحیح کہا آپ نے انسان کی اصل خوبصورتی اس کی اخلاق نرم مزاجی اور اچھے برتاؤ میں ہوتی ہے اگر ہم دوسروں کے ساتھ عزت محبت نرمی اور صبر پیش آئے ان کی بات غور سے سنے ان کی غلطیوں کو مخترح سیکھے اور ہر معاملے میں انصاف سے کام لے تو نہ صرف ہمارے رشتے مضبوط ہوتے ہیں بلکہ اللہ تعالی بھی ایسے بندو سے خوش ہوتا ہے جو اپنی اخلا کو اچھا بتاتے ہیں
اگر کوئی ہم سے سخت لہجے میں بات کرے یا غصے میں ہمیں با برا بلا کہے تو کیا ہمیں بھی اس طارح جواب دینا چاہیے یا پھر خاموش رہ کر اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے کیونکہ بعض اوقات انسان کو اپنے غصے پر قابو رکھنا بہت مشکل محسوس ہوتا ہے کیسے واپس
ایسے وقت میں اپنے غصے پر قابو رکھنا ہی اصل بہادری ہے اگر ہر شخص بدلے میں سختی کرے تو جھگڑا کبھی ختم نہیں ہوگا لیکن اگر ایک شخص نرمی اختیار کرے معاف کرے اور اچھے انداز میں بات کری تو تو اکثر دوسرا بھی اپنی غلطی محسوس کر لیتا ہے نرم گپتگو دلوں کو جوڑتی ہے جبکہ سخت زبان دلوں میں دوریاں پیدا کرتی ہیں
بالکل ببعض لوگ دوسروں کی بات پوری سنتے بغیر ہی اپنے رائے دینا شروع کر دیتے ہیں یا بیچ میں ٹوپ دیتے ہیں جس سے سامنے والے کو برا لگتا ہے کیا اچھی بات چیت کے لیے بھی پہلے مکمل بات سننا بھی ضروری ہے
جی ہاں اچھے اخلاق کا ایک اہم حصہ یہ بھی ہے کہ ہم سامنے والے کی بات پوری توجہ سے سنے اسے عزت دیں اس کی بات مکمل ہونے دیں اور پھر سکون اور حکمت کے ساتھ جواب دے جب ہم دوسروں کو اہمیت دیتے ہیں تو وہ بھی ہمیں عزت اور محبت دیتے ہیں اور یہی اچھے تعلقات کی بنیاد ہے بنتی ہے
بالکل اگر کوئی ہم سے مدد مانگے اور ہمارے پاس اس کی مدد کرنے کی اتحط ہو تو کیا ہمیں فورا اس کی مدد کرنی چاہیے یا وہ ہمارے قریبی دوست نا چاہے وہ قریبی دوست نہ بھی ہو
ضرور ہی کرنا ضرور کرنی چاہیے نیکی اور بل ہی صرف اپنے دوستوں یا رشتے دار ان تک محدود نہیں ہوتی ہونی چاہیے بلکہ ہر ضرورت مند کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہیے جو شخص دوسروں کے کام آتا ہے اللہ تعالی اسے کہ بھی اس کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرماتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت ا اس کی عزت بڑھا دیتا ہے
مجھے اب سمجھ آ گیا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا بارتاؤ صرف الفاظ سے نہیں بلکہ ہمارے رویے صبر برداشت سچائی معافی احترام اور تعاون سے ظاہر ہوتا ہے اور یہی خوبیاں انسان کو معاشرے میں محبوب بناتی ہے
بالکل ہمیشہ ہ ہمیں ہمیشہ مسکرا کر ملنا چاہیے سلام میں پیر کرنی چاہیے دوسروں کی عزت کرنی چاہیے کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے ایسا کرنا پرت سے نا چاہیے ایک دوسرے سے لڑنا نہیں چاہیے
کی خوشیوں میں خوش ہونا چاہیے اور مشکل وقت میں ایک دوسرے کا سہارا بننا چاہیے اگر ہر انسان ان باتوں پر عمل کرے تو ہمارگھر اسکول محلے اور پورے مشاعرے وہاں پر امن اور بھائی چارہ کا گرا گہوارا بن سکتا ہے
بالکل آج کی باتوں نے میرے دل میں ایک اور سوال پیدا کر دیا میں نے دیکھا کہ بعض لوگ سامنے تو بہت محبت سے بات کرتے ہیں لیکن جب وہی شخص وہاں سے چلا جاتا ہے تو اس کی برائیاں کرنے لگتے ہیں اس کا مذاق اڑاتے ہیں یا دوسروں کے سامنے اس کی کمزوریاں بیان کرتے ہیں کیا ایسے لوگوں کا رویہ درست سمجھا جا سکتا ہے جبک وہ خود کو اچھے اخلاق والا بھی کہتے ہیں
نہیں یہ ہر گز اچھے اخلاق کی علامت نہیں ہے جو شخص دوسروں کے سامنے ایک چہرہ رکھے اور ان کی غیر موجودگی میں دوسرا چہرہ ر اختیار کر لی وہ دراصل اعتماد کو ٹھیس پہنچاتا ہے اچھا انسان وہی ہے جو کسی کے سامنے بھی اور اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کی عزت کرے اس کی خامیوں کو نہ پھیلائے اس کی پردا پوشی کرے اور اگر اس میں کوئی غلطی دیکھیے تو تنہائی میں محبت اور خیر خوائی کے ساتھ سمجھا ہے نا کہ سب کے سامنے نہ کہ سب کے سامنے اسے شرمندہ کرے
کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو دوست کسی معمولی سے غلط فہمی کی وجہ سے ایک دوسرے سے بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں دونوں کی دل میں محبت بھی ہوتی ہے مگر انا کی وجہ سے کوئی پہل نہیں کرتا ایسے حالات میں کسی کو پہلے معاف بھی مانگنی چاہیے یا سوله کی کوشش کرنی چاہیے
ااا رشتے آنا سے نہیں بلکہ اجزی سے قائم ہوتے رہتے ہیں اگر ہر شخص یہ انتظار کرے کہ پہلے دوسرے آئے تو پھر بہت س خوبصورت تعلقات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گے اس لیے سمجھدار انسان وہ ہے جو پہل کرے سلام کرے نرمی سے بات کری اور اگر اپنی طرف سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو معافی مانگے مانگنے میں دیر نہ کرے معافی مانگنے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا بلکہ اس کا کردار بڑا ہو جاتا ہے اور لوگوں کی دلوں میں اس کی عزت مزید بڑھ جاتی ہے
بس بچے اپنے دوستوں کی کامیابی دیکھ کر خوش ہونے کے بجائے حسد کرنے لگتے ہیں ان سے بات کرنا کم کر دی تے ہیں یا انہیں نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کیا ایک اچھے دوست کو ایسا کرنا چاہیے
ہرگز نہیں ایک اچھا دوست وہ ہوتا ہے جو اپنی دوست کی کامیابی پر ایسے خوش ہو جائے جیسے اپنی کامیابی پر خوش ہوتا ہے اگر ہمارا دوست کسی امتحاں میں اچھے نمبر لے آئے کسی موقع مقابلے میں کامیاب ہو جائے یا اس یا اس کی تعریف ہو تو ہمیں دل سے اس کے لیے خوش ہونا چاہیے اس سے مبارک باد دینی چاہیے اس ہوسلا افزائی انسان کے دل کا سکون ختم کر دیتا ہے جبکہ دوسرے کی خوشیوں میں خوش ہونا دل کو پاکیزہ اور تعلقات کو مضبوط بناتا ہے
بالکل صحیح کہا آپ نے اگر کسی کی بات یا عمل ہمیں پسند نہ آئے تو کیا ہمیں فورا غصہ میں سخت الفاظ استعمال کر لینے چاہے یا پہلے سوچنا چاہیے کہ ہماری بات سے سامنے والے کے دل پر کیا اثر پڑے گا
ہوں
ہیلو
آپ نے کہاں بولا کیا اسر
ہمیشہ یہ سوچ کر بات
ہمیشہ یہ سوچ سوچ کر بات کرنی چاہیے کہ ہمارا الفظ دوسروں کے دل میں خوشی پیدا کرے یا تکلیف آ ا پیدا کرے یا تکلیف زبان سے نکلا ہوا ایک سخت جملہ برسوں تک یاد رہ سکتا ہے جبکہ ایک نرمی اور محبت بھرا جملہ کسی اداس انسان کے چہرے پر مسکراہٹ لا سکتا ہے اس لیے سمجھدار انسان بولنے سے پہلے سوچتا ہے الفاظ کا ان تخاب احتیاط سے کرتا ہے اور کبھی کسی کی دل آزاری نہیں کرتا
بالکل میں نے محسوس کیا ہے کہ جب ہم دوسروں کی بات غور سے سنتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں ان کی عزت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ خلوصی دل سے پیش آتے ہیں تو وہ ابھی ہمارے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں اس سے دل میں ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے
بالکل دوست درست کہا آپ نے دنیا میں ہر انسان عزت محبت اور اچھے برتاؤ کا خوش ہو خواہش مند ہوتا ہے اگر ہم چاہے چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے تو ہمیں بھی پہلے اپنی اخلاق کو اچھا بنانا چاہ ہوگا ہمیں اس صلاح میں پہل کرنی چاہیے مسکرا کر ملنا چاہیے چھوٹوں پر شفقت باڑوں کا احترام کرنا چاہیے وعدے پورے کرنے چاہیے سچ بولنا چاہیے دوسروں کی مدد کرنی چاہیے ان کی غلطیوں کو معاف کر دینا چاہیے اور کبھی بھی کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے آ کبھی کسی کے دل کو جان بوجھ کر تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے یہی وہ خوبیاں ہے جو ایک انسان کو اللہ تعالی کی رضا لوگوں کی محبت اور ایک بہترین کردار کی طرف لے جاتی ہے
آج کی گفتگو سے میں نے سیکھا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا پیش آنا صرف ایک عادت نہیں بلکہ ایک بہترین اخلاقی اور اسلامی صفت ہے اگر ہر انسان اپنے گھر اسکول محلے اور معاشرے میں دوسروں کے ساتھ محبت نرمی احترام صبر سچائی اور خیر خواہی ک رویا اختیار کرے تو وہ بہت سے جھگڑے خود بخود ختم ہو جائیں گے دلوں میں محبت بڑھے گی اور ہمارا معاشرہ امن بئی چارے اور خوشوں سے بھر جائے گا
بالکل صحی کہا آپ نے اچھا اخلاق کا اصل امتحان اسان آسان حالت میں نہیں بلکہ مشکل حالات میں ہوتا ہے جب کوئی ہمارے ساتھ تلخ لہجے میں بات کریں ہماری رائے کو اہمیت نہ دے یا کسی غلط فہمی کی وجہ سے ہمیں تکلیف پہنچائے تب ہمیں صبر برداشت اور حکمت سے کام لینا چاہیے غصے میں لیا گیا فیصلہ اکثر انسان کو بعد میں پچھتاوے پر مجبور کر دیتا ہے اس لیے بہتر ہے کہ پہلے آپ جذبات پر قابو پایا جائے پھر سکون سے سوچ لیا جائے اور اس کے بعد مناسب انداز سے بات کی جائے چلیے اں ہو گیا نا ٹائم
اوکے اوکے چلیے ا بعد میں بات کرتے ہیں
ٹھیک ہے میں چائے ختم کر کے آپ سے بات
اوکے اللہ حافظ